وعلیکم السلام علییم جی
ہلو
السلام علیکم ہلو
اور بولیے
کہیے اور سب خریت ہے ہیلو
ہوں
اور اور سب بتائیے ہاں
سب ٹھ ہے پپکا دگا سے سب ٹھ ہے
چلیے ٹھیک ہے رہنا چاہیے جی
ہوں تو بات ہے
ہوں
موج مستکن ہے ہ
ہاں موج مستی میں ہے آج ایکگو دوست کے ہیں سے پتا جی ہیں سے ایکسپائر کر گئے جی ہلو ہلو ہلو
ہاں بولیے
بولےیں کہجے کو دوست تھے نا دوست ہمار ہیلو
کیا بول رہے ہیں جی
بول رہے ہیں کہ میرا ایک دوست ہے ان کے پتا جی ہیں س آج ان کا دیہانت ہو گیا جی
ہوں
مطلب ہندو بھائی ہندو بھائی تھے تو
ہوں
اچانک جیسے بی پی جو ہوا نا
ہوں
تو بی پی ہےس ان کو ہےسے صبح میں کھانا وانا کھائے ٹھیک ٹھاک
ہوں
کھانا وانا کلا کے بعد
بس آرام کی آرام کیے اس کے بعد سے بولا کہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے بقاہار جیسن لگا
ہوں
تو گھر والوں نے سوچا کہ ایسے ہی ہوگا گرمی سے لگا
ہوں
تو پھر وہ بےتین سن لگنے لگا تو لنے لے س لی گا
ہوں
لے گئے تو اس کو ہے سے وہاں ڈ ر بولیں کہ ب بی پی و پی کم ہے
اچھا
تو شاید بی پی وی پی کی دوائی دییں
ہوں
پیر ہےس زیادہ طبیعت خراب ہونے لگا تو ان کو لے گئے ڈالٹے گئے صدر میں
اچھا
پھر وہاں ڈاکٹر ہےسے وہاں لے کے گئے تو مطلب بولا کہ آپ ایک دم توڑ دیے کچھ صیے نہیں
بڑا ہی تو دکھ بڑا دکھ ن سماچار
دکھنی سماچار ہے جی بڑا اچھا خاصا دوست ہیں ا کا گاؤں کے مطلب بغل میں ہی ہے دوسرے گاؤں میں اپنا گاؤں میں نہیں
اچھا
ہوں کا کیجے گا یہ سب کے ساتھ تو لگا ہوا ہے
ہوں جین مارت ل
ہاں اب اللہ کے دین سے مان لیجے جو ہے جیسا ہے مان لیجیے
جو جنم دیا ہے سمجھ لے کہ مطلب اس کو ایک دن مت نہیں سے تھا
وہ تو ایک دم ٹھیک ہے سمجھیے تو پر والا کے یا اللہ کے قدرت کے دین سے سب ابھی ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے ابھی تک تو کسی طرح سے کوئی دقت نہیں ہے دیکھیے ندیم جی بات ایسن ہے نا
ہوں
آپ اگر اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کا موت ہےس ایک دم سمجھے کہ دقت نہیں ہوگا پریشانی
ہوں
اب نہیں ہی تو پھر آپ مان کے چلیے ہی چار گ کے پیسہ لے لیے پاپا ا رہے ہیں یہ ہے کسی کو اٹ تو سکھ تو گالی دے رہے ہیں بیٹا پت لوگ کو کسی کو ستا رہے ہیں تو آپ کو ایسے ام تم سمے میں ہی وہ سب اوپر والے آلہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں
دیکھار رہ ہوگ پہ
ہاں یہیں پہ دکھار ہوگا جیسے نہیں کہتا ہے کہ یہیں بھوک کے جانا ہے
جیسا لو مطلب کہاں اھی ہے وہ کہاں مطلب کہا گیا ہے کہ جیے کرنی ویسی بات
ہاں ابھی آپ صحیح کہ رہے ہیں کہاں کیجیے گا یہی سب ہے آدمی جیسا کرے گا
پیسا بھرے گا
وہیسا بھرے گا
راد کا
بےچارے وہ اچھے خاصے تھے دوست کے پتا جی
کبھی کسی سے کچھ ویسا نہیں کیے تھے تو چلتے پھرتے چلے گا بلک اچھا ہوا چلے میں اچھا تو
تو کا کریر یگا دنیا
دیکھیے دنیا کا یہ سب ریتی ہے
ت
ایک سائیکل چکر ہے سمجھیے ہم لوگ سائیکل چکر میں بنددھے ہوئے ہیں ایک پیڑھی آئے گا دوسرا پیڑھی جائے گا
ہاں تو ایک تو اچھا کر رہے ہے کہ یہ تو آج مار آس نام جا ہمارا جنم ہے گ تو مطلب پرار کا کی ہے
ہاں ہاں جی تو چاند دکھا گیا مطلب ہم کو لگ رہا ہے دتیہ ترتیہ کا چاند ہے
پتا ہے نہیں ہم کو پتہ نہیں چلتا ہے
ہمرو پتا نہیں چلتا ہے لیکن چاند جو ہے کہ دکھ رہا ہے بادل سے ہلکا ہلکا مطلب توپایا ہے تو دکھ رہا مطلب یہ کیا اس کو بولتے ہیں یہ آخ ہی نہ ہو گیا یہ کیا اس کو بولتے ہیں
ہندی کا ادھی مطلب ہمرا ایک دم کچھ پتا نہیں ہے کرسن پرشو پشو بولتے ہیں
ہاں ٹھیک کہ رہے ہیں تو وہ تو مان لیجے ہندی میں نا لوگ کہتا ہے جیسے انہریا انجوریا نہ کہتے ہیں تو یہ انجوریا نہ ہو گیا یہ
اب پتا ہے نا
ہاں ہاں وہی ہے پندرہ پندرہ دن کے چلتا ہے نا پک
وہی ہے
وہی ہے جی اچھا ہمار یہ بتائیے نا کہ دو کلو ہم ہائی بریڈ کے دھان مطلب بہن کیے ہیں
فائن ایئر
ہاں پائن اور
ہوں
تو پہلی بار ہم کیے
ہوں تو
میں نے اس کو کیسے بوائی کیسے کریں گے
آ تو مطلب اس کا ہم جو کرتے ہیں بجڑت تیار تو اس کو کیسے کیا ہے کتنا ہائیبرڈ کو ٹوٹنے جلتے
ہاں
اس کو ہے سے رھ یا جو چاول کا کوڑھا جس کو بولتے ہیں چاول کوٹتا ہے تو بھوسا نکلتا ہے نا بلہ بسا تو اس کو بیجوا تیار کر کے اس کو کھیت میں چھڑک کے پورا ایک دم اب تب اس پر دانا چھڑکتے ہیں کہ مطلب بہان جو پچھڑا ہے وہ اچھا مطتاب بڑھیا سے کربے کیاپ تو پھر ہےس مان لیجے وہ سیٹ رہتا پلاسٹک
ہوں
سمجھے
ہوں
ہلو
ہاں ہاں سن رہے ہیں ندیم جی کہیے
جیسے کہ بجڑا تیار ہوا تو پجڑا میں ایسے پلاسٹک بچھا دیجی پلاسٹک بچھا کے اس پر ہےس اپنا آٹی اٹی یا پھر یہ پڑا بھسالا سوس ھیلا دی
ہاں
ویسے اس پر پھر دانا چھڑکیے چھڑکے اور وہ جو ہے نا کہ مطلب ا ہائیبلڈو سے تھوڑا ایک دم دور دور پر ہونا چاہیے تب نا آخر ایک اپنا تو وکاس کرے گا مطلب بچڑا میں پودا تب نا وہ اچھا روپائے گا ایک رپنا تو پتلا رہے گا تو وہ تو ایک ا نہیں روپائے گا زیادہ زیادہ روپا جائے گا نا
تو آپ یہ کہے کہ میں نے ہے کہ بتا رہے ہیں بنا کرنے کے لیے نا اسے
ہاں تو با جیسے کہ ویسا ہوگا نا تو بیہن ک بارنے میں ایک دم کوا آسان اور مطلب آسان اور ترنت ہو جائے گا ٹائم نہیں لے گا اور پھر تو کہتا ہے نا کہ مطلب ٹوٹ رہا ہے جیسے کہ
ہاں
یہ بہن کے بارے میں ٹوٹتا ہے تو وہ سے آپ کو ٹوٹے گا نہیں اس لیے مطلب وگانک طریقہ کہیے یا پھر جو کہیے دیسی انداز کا یہ اس ٹائپ سے یہ س اچھا ہے
نہیں ٹھیک ہے بتا رہے ہیں طریقہ اسی طرح سے ہونا چاہیے بنگا تو بیڑا مان کے لیے چھوٹا چھوٹا نہ بنانا ہوگا جی یہ ٹوپری
ہ
آ
جچ
ہ ندیم جی
اچ شا مطلب ہم بھی ایسے حادد کیے نہیں ہے ہم لیکن جو ہم بتائے جانتے ہیں تو یہ مطلب اچھا ہے
نہیں نہیں آپ بتا رہے ہیں ٹھیک بتا رہے ہیں لیکن کہنے کا مطلب ہے جیسے چھوٹا چھوٹا گڑا بناؤول رہے گا کیاری ٹائپ سے
ہاں تم چھوٹا چھوٹا رہتا ہے نا اس میں کوئی دقت نہیں
تب نہ اس کو مان لیجے کہ ہم تیار کریں گے اچھا سے
ہاں اس میں ویسا رہ گ کرو تو مزہ آ جائے گا پھر اپنے سے بھی کر لے لے گا آدمی اس میں ہے لیبر مجبور لگانے کوئی ضرورتے نہیں
ا اس میں جیسے آپ بتا رہے ہیں انسا مطلب اس سے کرنے سے سے ہم کو لگتا ہے ج گھاس پتوار جو ہوتا ہے خرپتوار ا سب ہونے کے چانسز میں بہت کم ہے
ایکزام نہیں
ایک دم ن کے برابر ہے
ہوں
تو کہے نا یہ نسخہ ہم آگے سال اپنا کے دیکھیں گے
اب اس بار سے ایسیے ہی کر دیا مطلب
اس بار اس بار نہیں پتا تھا نینیم جی ہم کو کہے کہ مے پتاہ ہی نہیں تھا کہ کیسے ہوتا ہے
بیڑا جیسے بنتا ہے نا
ہوں
پانی کیے
ہوں
آ ایک بار جوتا ہے کیے
ہاں
اور مطلب کچھ دن اس کو ہاں چھوڑ دیے ن
س اس میں کر پتلاا ساڑ میں گلنے کے لیے چھوڑ دیے
نہ نہ ایے سوکھا چھوڑ دیے تھے جوت کے
اچھا
اؤس ہاں ایسا ہی تھا سوکھا چھوڑ دیے اور اس کے بعد کیا کیے کہ تونانے کے لیے کچھ دن چھوڑ د پھر اس کو جوتوا د ایک بار اور جوت کے پھر کچھ دن چھوڑ دییںے مطلب چار پانچ دن
ہوں
اس کے بعد اس میں ہے س پانی کے
پانی اس میں مطلب یہ ڈال لے اس میں پانی
ہاں پانی ڈالیں تب ہاں پانی ڈالیں اس کے بعد ہے کہ آپ کو ٹریکٹر بلایا ٹیکٹر ٹر سے ایک چاس کی ہے پورا کادو ایک نمبر بن گیا
مطلب اس کو جتائی پورا اچھا سے کیا ٹریکٹر
ہاں ایک دم اچھا سے کیا پھر کا کیے کی بیل ہار واللا کو مطلب دیے دو سو روپیہ تو اس سے ہے س پلین کروائے کھیت کو
ہاں